ملہ ہلو
ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ ج
ہلو ہلو
جی
مے ب ٹھیک ہو
جی جی الحمد للہ
میں سوچ رہا تھا آج ہم ایک بہت دلچسپ اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں ہمارا موضوع ہیں جیل اکثر لوگ جیل کے نام سنتے ہی صرف سزا کا تصور کرتے ہیں لیکن جیل کا مقصد صرف سزا دینی نہیں ہوتی
بالکل صحی فرمایا آپ
کرا
بالکل صحی جیل کسی بھی ملک کے نظام میں ان
نظام میں انصاف کا ایک اہم حصہ ہوتی ہے
ہچ جب کوئی سخت قانون توڑتا ہے یا ظلم مھ
کرلتا ہے اور عدالت اس سے مجھے فرار دیتی ہے اسے دل
بھیجا جاتا ہے اسی کا مقصد صرف سزا دینا نہیں
دینا نہیں
بلکہ اس شخص کی اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے
ہوتا ہے
بالکل اگر جیل کا نظام نہ ہو تو قانون کی پابندی کم ہو جائے گی مجرم کلے عام جرم کرے گا محفوظ محسوس نہیں کریں گے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے جیل کا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ خطرناک مضر
بھ پے
مش سے الگ رہتے ہیں اس سے عام لوگوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے
ٹھیک ہے
بالکل دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیل دوسروں کے لیے بھی ایک سبق ہوتی ہے جب لوگ دیکھتے ہیں کہ جرم کا انجام جیل ہے تو بہت سے لوگ جرم کرنے سے پہلے سوچ ہزار بار سوچتے ہیں
ہ
ہلو ج آج کل تو کئی
آج کل کئی جیلوں میں تعلیم کا بھی انتظام ہوتا
ہو جو قیدمی پہلے پر پڑھے لیکن یہی مودی
پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے تاکہ رہا ہونے کے بعد عزت کے ساتھ روز کار کما سک اور اپنی لائف کو اچھے سے آگے
بالکل صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ہنر بھی سکھایا جاتا ہے جیے جیسے سلائی درزی کا کام کارپینٹر کمپوٹر اور دوسرے پیشے یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ قیدی دوبارہ جرم کی طرف نہ جائیں
جی بالکل درست فرمایا آپ نے
بالکل جیل کا اصل مقصد انسان کو بہتر بنانا اور ہونا چاہیے اگر قیدی سدھر کر واپس آئے تو اس کا فائدہ اس کے گھر والوں اور پورے
لیکن زینب جیل کی زندگی بالکل آسان نہیں ہوتی وہاں کے دی اپنی آزادی سے محروم ہو جاتا ہے ہر کام ایک مقرر وقت پر کرنا پڑتا ہے
جی ہاں
یہاں صبح جلدی اڑھنا
قوانی کی پندند
پابندی کرنا اور ذمہ دار بنا دل کی روزمرہ کا حصہ بالکل صحیح سب سے بڑا نقصان ان یہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گرہوں ہو جاتے ہیں بچے اپنے والد سے والد یا والدہ سے جدا جدائی محسوس کرتے ہیں اور پورا خاندان تکلیف اٹھاتا ہے
جی بالکل رش اور میں اپنے اگر گھر کا کمانے والا سخص ویل چلا ہے تو اس کے گھر کی مالی حالات بھی خراب ہو سکتے اس کا اثر صرف
پارٹنر صرف ایک
فرد پر نہیں پورے خاندان پر پڑتا ہے
پڑتا ہے کچھ قیدی جیل میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں اور توبہ کر کے نئی زندگی شروع کرتے ہیں ماشاء اللہ
لیکن اگر جیل کا ماحول ٹھیک نہ ہو اور اصلاح پر توجہ نہ دی جائے تو کچھ لوگ مزید شخص مزاز بھی بن سکتے ہیں اس اس لیے جیل کا نظام انصاف اور اصلاح دونوں پر معی ہونا چاہے
بالکل ہمارے دین میں بھی انصاف کی بہت اہمیت ہے کسی بے گناہ کو سزا دینا بہت بڑا ظلم ہے اس لیے اس کو آدر شک
اور قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے امیر ہو یا غریب ہر شخص کو ایک جیسا انصاف ملنا چاہیے ہمیں بچپن سے ہی ایمانداری سچ بولنا اور قانون کی پابندی کی تعلیم دینی چاہیے تاکہ لوگ جرم کی طرف نہ جائے
جی بالکل در فرمایا آپ نے اگر اسکول اور معاشرہ مل کر اچھی تربیت تووں کی ضرورت بھی کم پڑ سکتی ہے
جی بالکل آج کل کچھ جیلوں میں لائبریری سپورٹس اور مشاورتی پروگرامز بھی ہوتے ہیں یہ قیدیوں کو ذہنی سکون اور بہتر سوچ کی طرف لے جاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے ہر انسان کو اپنی غلطی سدھارنے کا ایک موقع کا تو ضرور ملنا چاہیے اور ہمیں بھی ہمیشہ قانون کی پابندی کرنی چاہیے ٹریفک رولز کا خیال رکھنا چاہیے ایمانداری سے کام کرنا چاہیے کسی غلط نشے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے جرم سے بچنا ہی سب سے بہتر راستہ ہے اگر ہم اچ اخلاق اور اچھی سوچ کے سات ساتھ زندگی گزارے تو کبھی جیل کے سامنے نہیں کرنا پڑے گا سامنا نہیں کرنا پڑے گا
بالکل سے بچ ہی سب سے بہترتا ہے مگر ہم اچھے اور اچھی سوچ کے ساتھ جے تو ابھی جیل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بکل اچ
بالکل آج کی گفتگ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کہ جیل کا مقصد صرف سزا دینی نہیں بلکہ مجرم کی اصلاح کرنا اور معاشرے کو محفوظ بنانا بھی ہے ہیں
جی شکریہ اللہ تعالی ہمیں ہم ہمیشہ سچائی ایمانداری اور قانونی کی
سچچا چلو آپ کے ساتھ بات کر کے اچھا لگا ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ
جی ٹھیک
جی جی ٹھیک ہے